جی آواز آ رہی ہے آپ کو
جی آپ کی بات ہو رہی ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ فرمائیے کس موصوور پر دستوں کوو کرنی ہے
جی آج میں جس گفت کو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سچ اور جھوٹ تو دیکھیے میرے نزدیک سچ بولنا انسان کی سب سے بہترین عادتوں میں سے ایک ہے سچ انسان کے کردار کو مضبوط بناتا ہے اور لوگوں کو بھروسہ حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے دوسری طرف جھوٹ ایک ایسی بری عادت ہے جو دھیرے دھیرے انسان کی عزت اور اعتبار دونوں کو ختم کر دیتی ہے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک چھوٹا تھا جھوٹ کسی مسلے کو فور حل حل کر دے گا لیکن اصل میں وہ ایک نئے مسئلے کی بنیاد بن جاتا ہے جب ایک جھوٹ بولنا بولا جاتا ہے تو اسے چھپانے کے لیے مزید چھوٹ بولنے بولنا پڑتا ہے اسی وجہ سے انسان پریشانی میں پھنس جاتا ہے میرے خیال میں سچ بولنا کبھی کبھی مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن آخر میں وہی انسان کو سکون اور عزت دیتا ہے تمہاری نزدیک لوگ سچ جانتے ہوئے بھی جو چھوٹ کے بولتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں آپ
اپنے لوگوں دوست کہا اور دیکھیے تمہارا سوال بہت زیادہ دلچسپ ہے میرے خیال میں لوگ مختلف وضاحت کی بنا ا بنا پر جھوٹ بولتے ہیں کچھ لوگ سزا سے بچنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں کچھ اپنی غلطی چھپانے کے لئے جھوٹ بولتے ہیں اور کچھ دوسروں پر اچھا اثر جمانے کے لیے آج کل سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ اپنی زندگی کا اصل اصل سے زیادہ خوبصورت دکھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ صرف اپنی کامیابی کھاتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی بہت مکمل ہے مری ندی یہ بھی ایک قسم کا دھوکہ ہے حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں مشکلات ہوتی ہے اس لیے ہمیں ہمیشہ سچائی کو اہمیت دینییے چاہیے اور دوسروں کو متثر کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے اس بارے میں آپ کو کیا کہیں گے
جی جی بے شک درست فرمایا آپ نے اور مجھے لگتا ہے کہ سچ بولنا صرف دوسروں کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے جب انسان سچ بولتا ہے تو اسے کسی بات کو یاد رکھنے یا چھپانے کی ضرورت نہیں پڑتی اس کا زمین مطمئن رہتا ہے اور وہ پرسکون سے زندگی گزارتا ہے لیکن جو شخص ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے اسے ہر وقت یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں اس کا جھوٹ پکڑا نہ جائے اسی وجہ سے وہ ذہنی دباؤ کا شکار بھی ہو سکتا ہے میرے نزدیک سچ صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ایک ایسی بنیاد ہے جس پر بھروسہ اور مضبوط رشتے قائم ہوتے ہیں اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ
جی بے شک بے شک آپ نے بالکل درست کہا اور دیکھیے میرے نزدیک وال رہے ہیں اور اساتذہ کا بھی بہت بڑا کردار ہوتا ہے اگر بچوں کو بچپن سے سچ بولنے کی عادت سکھائی جائے اور سچ بولنے پر ان کی حوصلہ افزائی کی جائے تو وہ بہت تو وہ بڑے ہو کر بھی ایماندار رہتے ہیں لیکن اگر بچے ہر سچ بولنے پر سخت سزا کا سامنا کریں تو ممکن ہے کہ ڈر کی وجہ سے وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے اسی لیے تربیت میں نرمی سمجھداری بہت ضروری ہے بچوں کو یہ ایسا سنانا چاہیے کہ غلطی سے زیادہ بری بات جھوٹ بولنا ہے اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے
جی جی بے شک آپ نے بہت صحیح کہا میرے خیال میں سچ بولنا کاروبار اور نوکری میں بھی بہت ضروری ہے اگر کوئی تاجر اپنے گراہک سے جڑ بولے یا گھٹیا چیز کو اچھی بتا کر بیچ د تو شاید اسے کچھ عرصے کے لیے فائدہ ہو جائے لیکن جب لوگوں کو حقیقت کا پتہ چلے گا تو اس کا اعتبار ختم ہو جائے گا اسی طرح کسی دفتر میں اگر ملازم اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں جھوٹ بولے تو اس کی شہرت متاثر ہوتی ہے میں نزدیک لمبی متت کی کامیابی ہمیشہ سچ اور ایمانداری کی بنیاد پر ہی حاصل ہوتی ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں
جی بے شک بے شک آپ نے بالکل درست کہا میں آپ کے بات سے بالکل متفق ہوں
لیکن میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ اگر سچ بولنے سے کسی کا دل بہت دکھ لے یا کوئی بڑا جھگڑا پیدا ہو جائے تو کیا ہر صورت میں صرف بولنا چاہیے یا پھر کچھ حالات میں خاموشی یا نلمیی سے بات کرنا زیادہ بہتر ہے تمہارے خیال میں سچ بولتے وقت صرف سچ ہی ضروری ہوتا ہے یا اس کا انداز اور وقت بھی اتنا ہی اہم ہوتا ہے آپ اپنے خیالات میر ساتھ ضرور بتائیں
جی جی بے شک تم نے بہت دلچسپ سوال کیا ہے میں نزدیک صرف سچ بولنا ہی کافی نہیں ہوتا بلکہ اس کا انداز اور مناسب وقت بھی بہت اہم ہوتا ہے کبھی کبھی اگر ہم سخت لیہزے میں سچ بولتے ہیں تو سامنے والے کا دل دکھ سکتا ہے جبک اگر وہی بات نرمی اور ادب کے ساتھ کی جائے تو وہی آسانی سے قبول کر لیتا ہے اسی لیے ہمیں سچ بولتے وقت یہ بھی دیکھ رنا چاہیے کہ ہمارے الفاظ کسی کی بےعزتی یا دل آزاری کا سبب نہ بنے میرے خیال میں سچ کا مقصد کسی کو نیچا دکھانا نہیں بلکہ اس کی رہنمائی کرنا اور بہتری لانا ہونا چاہیے اگر ہم حکمت اور نرمی کے ساتھ سچ بولنا سیکھ لے تو بہت سے اختلافات پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم ہو سکتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بارے میں
ش آپ نے بالکل پوچ کہا اس میں کوئی د رائے نہیں ہے میرے نزدیک سچ اور بھروسہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں جب کوئی انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے اور لوگ اس کی ہر ہر بات اور یہ مت لیکن اگر کوئیب بار بار جھوٹ بولے تو پھر وہ سچ بھی بولے تو لوگ اس پر بھروسہ نہیں کرتے اس وجہ سے بھروسہ بنانا بہت مشکل اور ہونا بہت آسان ہوتا ہے رشتوں کی بنیاد صرف محبت پر نہیں بلکہ سچ اور اعتبار پر بھی ہوتی ہے اگر گھر کے افراد دوست یا ساتھی ایک دوسرے سے سچ چھپانا شروع کریں تو دھیرے دھیرے ان کے درمیان فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں میرے خیال میں بھروسہ حاصل کرنے کے لیے سالوں کی محنت لگتی ہے لیکن ایک جٹ اسے چند لمحوں میں ختم کر سکتا ہے اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے
جی جی ایک اور بات جو مجھے بہت اہم لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹ صرف دوسروں کو نقصان نہیں پہنچا تھا بلکہ جھوٹ بولنے والے کو بھی متاأثر کرتا ہے جب انسان بار بار جھوٹ بولتا ہے تو وہ اپنی عدم بنا لیتا ہے دھیرے دھیرے اس کا زمین کمزور پڑنے لگتا ہے اور اسے سچ اور جھوٹ کا فرق بھی معمولی لگنے لگتا ہے اس کے برعکس جو شخص ہمیشہ سچ بھولنے کی کوشش کرتا ہے اس کا زمین رہتا ہے اور اسے اپنی بات چھپانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی میرے منظر پرسکون زندگی گزارنے کے لئے سچائی بہت ضروری ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں
جی بے شک آپ نے بالکل درست کہا میں آپ کی بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں دیکھیے میرے خیال میں میڈیا اور سوشل میڈیا کا بھی اس معاملے میں بہت بڑا اہم کردار ہے آج کل کوئی بھی خبر چند منٹ میں ہزاروں اور لاکھوں لوگوں تک لاکھوں افراد تک پہنچا پہنچا دیتا ہے اگر کوئی غلط خبر یا افواہ بنا تصدیق کے پھیلا دی جائے تو اس سے بہت سارے نقصان ہو سکتے ہیں اسی لیے ہر انسان کی ذمہ داری ہے اس کی تصدیق کریں سچ بولنا صرف زبان تک محدود نہیں بلکہ سچ کو پھیرانا اور جھوٹ سے بچانا بھی اتنا ہی ضروری ہے اگر ہر فرد ذمہ داری کو سمجھ لے تو معاشرے میں بہت سے غلط فہمیاں ختم ہو سکتی ہے اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے
جی میرے نزدیک سچ بولنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا کبھی کبھی سچ بولنے کی وجہ سے انسان کو تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا اسے کچھ نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جو لوگ سچ اور ایمانداری پر قائم رہے آخر میں انہیں کی عزت اور کامیابی حاصل ہوئی میرے خیال میں چند لمحوں کا فائدہ حاصل کرنے کے لئے جھوٹ بولنا عقللمندی نہیں اگر انسان اپنی زندگی سر کو ایمانداری کے وپ پر گزارے تو ممکن ہے کہ اسے کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے لیکن اس کا کردار ہمیشہ مضبوط رہتا ہے اور لوگ اس کی قدر بھی کرتے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے
جی دیکھیے آپ نے بالکل درست کہا اور میں آپ کی بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں آج کی گفتگو سے مجھے یہ نتیجہ حاصل ہوا کہ سچ انسان کی عزت بھروسے اور اچھے کردار کی بنیاد ہے جبے جھوٹ اکثر پریشانی بے اعتباری اور پچھتاوے کا سبب بنتا ہے ہمیں سے صرف سچ بولنے کا نہیں بلکہ سچ کو نرمی حکمت اور آدابپ کے ساتھ پیش کرنا پیش کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے اس طرح ہمیں کسی بھی خبر یا بات کو آگے پھیلانے سے پہلے اس کی تصدیق کرنا ضروری ضروری ہے اگر ہم اپنے اور ہمارے اس سے مضبوط کرنا کرتے ہیں تو ہمیں سچ کا ساتھ دینا چاہیے اور سچ کے دامن کو تھامے رکھنا چاہے چاہے اور ہماری شخصیت بھی اور سد آمن ہمیں ہماری خخصیت بھی کافی بہتر ہوگی اور ہمارا معاشرہ بھی زیادہ پرامن اور خوشحال بن سکے گا اسی پیغام کے ساتھ ساتھ میں اپنی گفتگو کا اختتام کرنا چاہوں گا آئندہ کسی ان شاء اللہ اگلی بار پھر کسی موضوع پرہ گفتگو کریں گے اللہ حافظ
جی جی اللہ حافظ آپ کا بہت بہت شکریہ